ہاں وعلیکم السلام ہیلو السلام علیکم تھانہ نیٹورک ایشو بس الحمد للہ سے ٹھیک ہوں آپ بتائیے
شہورت ہے جی صحی کہہ رہی ہیں آپ
ہوں
پ تو نہیں جی جی میں بھی ٹھیک الحمد للہ
اتنی دیر میں کیا کیا آپ نے
لیکن د میں بس لیٹ ہی تھی اور کچھ نہیں کیا تھک گئی تھی نا میں صبح سے وہیں پہ تھی ک دن کے یہاں ہاں گیل گل
میں نے ات ہاں نہیں ماما کے ساتھ کھائی آپ تو سور رہی تھی مجھے لگا میں آپ کو بھی دوں گی لیکن ڈسٹرب مت ہو جائے گا
میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس نیٹک شو گ تو کال نہیں لگتی کال نہیں لگتی جی
ہوں کوئی بات نہیں اب تو لگی نا
جی اور آپ نے ایسیے بھی کاال اتنی دیر میں
دیر میں نے آئس کریم بھی چٹا لی ہاں ہاں غلط تو ہے لیکن مجھے لگا آپ کو نیند آئی تو جگانا اور بھی غلط ہوگا
نہیں نگو باد نہیںبی آئس کریم آئس کریم کے نام سے مٹ جاتی
کوئی نہیں کوئی نہیں اور ایک پارٹی کریں گے آئس کریم والی اس میں کیا ہے
جی جی جی بالکل
کام اور کیا میں نے اتنی دیر میں میں نے ایک سوٹ بھی آڈر کیا اسے پہلے بھی کیا تھا اب دوسرا بھی کیا
اتنی دیر میں مطلب ایک سوٹ آڈر کر لیا آپ نے ہوں
کھانا کھانے کے بعد ایک ہی سی گرین کلر کا کاٹن کا
اچھا اچھا کہاں سے آڈر کرتی ہیں آپ
یہی لوکل شاپ سے ہی
اچھا جیسے مطلب آن لائن وغیرہ نہیں کرتی
ہاں آن لائن امیزون وغیرہ سے ہم اور شاپنگ کرتے ہیں لیکن یہاں جو شاپ کیپرس ہیں نا بڑے بڑے مال والے انہوں نے بھی آن لائن فیسلٹی رکھی ہے تو ان کو آڈر کرنا پڑتا ہے اور وہ دیتے ہیں ان شاء اللہ کل جب رسیو ہوگ
جی جی
میں آپ کو شو کروں گی انھی تو ان ان شاء اللہ ہم اپنی چیزیں بھی شیئر کرتے رہیں گے نا کہ کیا لگایا کیا لایا ہوں
کیوں نہیں
ہاں اور باقی ٹھیک
جی جی الحمد للہ آپ بتائیے بس آپ سنیں
میں تو ٹھیک ہوں بہن مجھے کیا
اور کہاں کہاں سے آڈر کرتی ہیں آپ اپنا میک اپ کہ سے آڈر کرتی ہیں
سچ بولوں تو میں میک اپ آڈر کرتی ہی نہیں ہوں نہ میں لاتی ہوں ا کیونکہ میم ایک نی کرتی کبھی کبھار فیس پیک وغیرہ کیا تو بس اور میک اپ وغیرہ ہم نہیں کرتے ہ
ہوں پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں کشمیر کے
ہاں جن کا دل یہاں بھی کرتا ہے نا وہ اکارڈنگ آپ ٹو ڈ ایٹ رہنا وہ اچھا میک اپ کرنا صبح سویرے اٹھنا ویسے بھی لوگ ہیں یہاں پر لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میک اپ کرنا ٹھیک نہیں لگتا ویسے ویسے بھی بات بولو میک اپ تو ایک بناوٹی چیز ہے نا بس ایک بار فیس دھل گیا تو اٹھ گیا میک اپ اور اوپر سے زیادہ دیر میک اپ رکھو تو چہرہ خراب ہوتا ہے
جی ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ سینسیٹیو اسکن ہو جاتی ہے
تو اس سے بہتر ہے نا کہ ہم کچھ لگائے ہی نا میں تو
ہاں اچھا میں صرف موئسچرائزر ز یوز کرتی ہوں اور باقی جیسے اگر شادی وغیرہ میں گئے تو تا بھی اسی بس باقی گھر میں تو میں بھی نہیں کرتی بےکار ہے
سیم ہر ہماری طرح کبھی کبھار مطلب کبھی شادی وغیرہ میں جیے یا گھر میں کوئی فنکشن ہوگا تب پہلے سے ہی وہ فیشیل ویکسنگ وغیرہ یا وہ کیا کہتے تو اس سے
میں تو پتا ہے فیشیل بھی نہیں کرواتی ویکسنگ یہ سب نہیں پسند مجھے بس فیشیل ایک دو بار کروایا ہوگا میں نے اپنی لائف میں
میں اس لیے فیس ویکسنگ کرتی ہوں یا تھریڈنگ کرتی ہوں کیونکہ میرے چہرے پہ نا گروتھ آئی ہے کیونکہ شاید مجھ جی یہ ہارمون پرابلم ہے اس سے تو بال اگتے ہیں نا چہرے پہ اور اس تو یہ ہر کامن ہے آج ا کہیں بھی بنتا رہ لو جسے ے پہ بال اگتے ہیں وہ ہاں تو اس وجہ سے میں تھریڈنگ کراتی ہوں چہرے پہ مہینے مہینے کے بعد کرا ہوں اور کبھی دو مہینے تین مہینے بعد فلم بھی کر رہی تھی باقی ایس ایسا کچھ نہیں کرتی ہاں ایک بات تو ہے میں آئی بروز ٹھیک کراتی ہوں
اچھا ہیبرو کرواتی ہیں آپ
ہاں وہ میں کرات دیکھو بہن مجھے سچ بولنا
جی جی
چھوٹے انسان کیا پاتا ہے
صحی کہ بھائی
ہاں باقی میں باقی ہم ایسا کچھ نہیں کرتے مطلب تو دن بر وہ ا تیار رہنا وہ کرنا یہ کرنا نہیں نہیں نہیں وہ ہمیں نہیں آتا
صرف میرا موسچرائزر تو رہتا ہے میرے فیس کیوںکہ وہ ڈرائی اسکن ہے نا تو اس وجہ سے تو ورنہ میک اپ وغیرہ تو میں بھی نہیں کرتی
موسچرائزر
اچھا
ہاں اور شام کو نیند اتنی آ جاتی ہے مجھے مجھے وہ بھی پھر وہ کہتا ہے نا وہ باری لگتا ہے وہ وہی پہ ہوتی ہے اور میں اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی ہے ہ ا اتنی نی تھی مجھے ک نہیں پتا نہیں کیا وجہ تھی کل مجھے اتنی اتنی نیند تھی اتنی نیند تھی میں نے سوچا میں ہاتھوں میں تھوڑا موئسچرائزر لگا دوں
ہوں ہ
مجد کی کہ وہ مجھے مل نہیں تھے میں نے
ہ اچھا
میں ج چار بجے چار بجے میں یہ اٹھ گئی صبح کے چار بجے تو مجھے یہ لگا ہائی میں نے کیوں نہیں لاگائی
ہوں
پھر
ویسے وہاں پر مطلب موسچرائزر تو کافی نیڈ ہوتی ہوگی نا ڈرائی اسکن رہتی ہوگی ٹھنڈ میں
ہاں بالکل
ہاں فیس پر بھی
ہ ہوں ہوں ہوں
لگایا کرے ڈرائی اسکن نہیں ہویا کرے گی پھر آپ کو ڈرائی اسکن کی پرابلم نہیں ہوئے گی
ارے بہنیری ڈرائی اسکن اتنی ہو چکی ہے اتنی ہو چکی ہے کبھی کور ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی کچھ یوز نہیں کرتی ہوں چہرے پہ میری ڈرائینی سوری آئلی سکن ہے آئلی سکن مجھے شوق نہیں یہاں
ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ کو شوق نہیں ہے ہ
ویسے اگر میں بولوں میری شوق کیوں مار چکے ہیں آپ کو برا مطلب آپ کو پھر برا فیل ہوگا اس لیے نہ ہی بتائے تو اچا اچھی بات ہے
ہاں بتائیے بتائیے کیا ہوا کیوں
ارے بہن میں کئی سالوں سے ایک ہی جگہ ہوں میں کہیں چالتی بھی نہیں ہوں مجھے پیرالائز ہوا ہے
اچھا
ہاں میں بیمار ہوں ایک کی جگہ ہوتی ہوں اسی وجہ سے مجھے پیٹ آ گیا ہے اب سجنے سنارنے کا موڑ نہیں لیکن اللہ کا شکر میں خوش ہوں ٹھیک ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اٹھتی بیٹھ مطلب بیٹھتی ہوں کھاتی پیتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اس میں
اچھا اچھا اچھی بات ہے آپ خوش ہیں باقی طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی
ہاں الحمد للہ سے ویسی تو طبیعت ٹھیک ہی ہے لیکن اٹانگوں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو
اچھا جی جی صحیح بات ہے اللہ پاک کی مرضی ہے اور اللہ پاک آپ کو ٹھیک کرے
آمین آپ جو آپ پچھلی آئی مین آپ جو پچھلی دفعہ بول رہی تھی اب کھانا نہیں پکاتی وہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی یا کچھ دیر پہلے آپ نے بولا عید پہ کہاں گھومنے گئے
ہوں ہوں
میں نے ایسے ہی سب کچھ کوئی بات نہیں آپ کو پتا نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یہاں سے میں نے کہا کہ میں مجھے جھوٹ سے نفرت ہے تو اسی لیے مجھے یہ بات صاف کرنی پڑی کیونکہ جھوٹ تو زیادہ دیر ٹکتا نہیں
جی صحیح کہہ رہی ہیں
جھوٹ تو وہ موم ہے نا جیسے شامہ جلایا وہ کتنا بھی کتنا بھی خوبصورت شکل میں کیوں نہ ہو اس میں آگ دیتے ہیں تو وہ پگھل جاتی ہے اور اپنی پہچان سے وہ ڈل جاتا ہے سیم ایسے ہی جھوٹ ہے تھوڑی سی ہیڈ لگ گئی تھوڑی سی گرمی لگ گئی یہ پگل کے بکھر جاتی
جی پتا ہے مجھے ایسے ہی جینون بندے پسند ہے مطلب ایسسی جنن لوگ پسند ہے جو جھوٹ نہیں بولیں جو فیس ٹو فیس رہے ایسے نہیں رہے کہ مطلب آپ کے منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ وہ لوگ مجھے بالکل نہیں پسند وہی وہی لوگ پسند ہے جو آپ کے منہ پر ہے اور وہی آپ کے پیچھے ہے
صحی بات ہے ورنہ اگر میں چاہتی میں آپ کو پتا نہیں یہاں سے آسمان تک لے کے اتنے جھوٹ بولتی کون سا آپ یہاں دیکھنے آتی اور کون سا آپ مجھے روز دیکھتی لیکن میری زمیر نے یہ گوارہ ہے نہیں کیا
نہیں اچھا کیا آپ نے مجھے بتایا الپااکا آپ کو شفا دے میں آپ کے لیے دعا کروں گی
ا مین شکریہ
جی آپ میری دوست ہیں میں آپ کی دوست کے لیے مطلب اپنی دوست کے لیے میں دعا کروں گے اللہ پاک شف
امین امین اور کیا
اللہ پاکا آپ کو خوش رکھے کسی چیز کا کوئی افسوس نہ ہو آپ کو جی جی
اللا کا شکر ہے میں ٹھیک ہو اور اتنی پیار کرنے والی فہم
وہاں پر ہاں یہ بھی بات ہے بچپن سے وہیں ہیں آپ
ہاں ہمیں عادت ہے اس ٹھنڈ میں رہنے کی
ہوں جیسے ہمیں عادت ہے جی جی چلیے ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں انشاء اللہ اللہ حافظ